السلام علیکم
ا بھائی جان اور سنائیے کیسے ہو
ہاں بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں بھ جان میں بالکل خیریت ہوں آپ سنائیے آپ کیسے ہو
ہاں بھائی جان میں بھی خیریت سے ہوں آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان مما جان سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان سبھی ٹھیک ہیں آپ کی کیسی ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے وہ سبھی ٹھیک ہے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں بھائی میں نے کھانا پھانا کھا کے فری بیٹھا تھا میں نے سوچ تھا ن فری بیٹھا ہوں آپ پ ہی کال
ہاں بائی جان تو میں بھی بیٹھ میں نے بھی کھانا کھا لیا ابھی تھوڑا ٹہلنے گیا تھا باہر تو بھائی جان دن بھر بیٹھے رہتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے بے روزگاری کتنی ہے پڑھ کر کے بھی کچھ کچھ حاصل نہیں ہوتا تو میرے بھائی میں بے روزگاری پہ ہی آج بات کرنا چاہتا ہوں
ہاں بھائی جان صحیح کہا آپ نے ہم سبھی لوگ بے روزگار ہیں جو یہاں پر فری بیٹھے ہیں نہیں تو جو روزگار والے ہوتے ہیں تو وہ تو بیست رہتی ہیں اپنے کام میں
ہاں بھائی جان تو آج میں بےروزگاری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے تو بے روزگاری کا مطلب ہے کہ آج کوئی انسان کام کرنا چاہا ہو اس کے پاس ہنر بھی ہو یا کام کرنے کی سہولت ہو لیکن اس کو کوئی روزگار نہ ملیے آج کل کے دور میں بالانکہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے میرے بھائی تو اس کا اثر صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ اس کے گھر والوں پر پورے معاشرے پر بھی پڑتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی نوکری ہو وہ اپنی ضروریات پوری کرے اور اپنے گھر والوں کی مدد کرے لیکن جب نوکری نہیں ملتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کا اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرنے لگتا ہے نا بائی جان
ہاں بھائی جان بالکل صحی فرمایا آپ نے ہی
تو آپ بھی فرمائیے کچھ آپ بھی بتائیے اسی بے روزگاری پہ کچھ
ہاں اب بےروزگاری تو اتنی ہوگئی ہے کہ کیا بتائےیں آپ کو اب تو پرتیک گاؤں میں بے روزگاری پھیلتی جا رہی ہے کئی لوگ روزگار کئی لوگوں کو گاؤں میں روزگار نہیں مل رہا ہے
ہاں بھائی جان
ن کوتی ہاں اور فرمائیے بھائی جان آپ اور ویسے آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے کیا
نہیں بھائی جان تو اس کی مطلب کہ بروس گار ہے میرے پاس تو مطلب کہ آج پ میں پڑھتا ہوں ابھی تو بے روزگاری کی بہت س وجہ آئے ہے میرے بھائی تو سب سے پہلی وجہ تعلیم اور ہنر کی کمی ہے بہت سے لوگ صرف ڈگریاں حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مطلب کہ عملی ہنر نہیں ہوتا تو اس لیے انہیں نوکری ملنے میں مشکلات ہوتی ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل صحی فرمایا آپ نے کہ آج کل تو اتنی
چاہے بو روزگاری کے لیے
کیا بھائی
ہم کو کیا کرنا چاہیے جس سے کہ یہ بے روزگاری ختم ہو جائے
بھائی ہمیں تو مطلب پہلے تو اپنے گاؤں کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ گاؤں میں تو آپ کو پتا ہے کہ اب کوئی روزگار نہیں رہا ہے
ہاں بھائی جان
ہمیں شہروں میں جا کے کوئی روزگار دیکھنا چاہیے کہ کسی فیکٹری پر کوئی جگہ خالی ہو ویکینسی وغیرہ ہو تو اس میں لگ جانا چاہیے اور مطلب اور ہم بے روزگاری کو اگر ختم کریں گے تو ہمارے گھر والے بھی ک سوئیں گے کہ چلو اپنا جو مطلب بچہ ہے تو وہ کچھ کھما کھا رہا ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے
ہاں بھائی جان تبجن دوسری ملکہ وجہ ملک میں مطلب کہ نوکریاں کی کمی ہے ہر سال ہزاروں نوجوان تعلیم مکمل کرتے ہیں لیکن اتنی نوکریاں پیدا نہیں ہوتی اس وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار رہ جاتے ہیں تو تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگ صرف ایک ہی قسم کے نوکری کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں اپنی پسند کی نوکری نہ ملے تو وہ دوسرے کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہمیں ہر حال حال اور عزت مطلب کہ والد کام کی قدر کرنی چاہیے چاہے نا بائی چانس
ہاں بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ مطلب ہمیں تو اب تو زیادہ کچھ نہیں بس اپنے لیے ایک چھوٹا موٹا روزگار دیکھنا چاہیے یا پھر اپنا جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے وہ اپنا کھولنا چاہیے کہ پھر کیا پتا ہے کب بڑا ہو جائے چھوٹا کاروبار چلتے چلتے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے میں آپ کی باتوں سے بالکل سہمت ہوں میرے بھائی تو بے روزگاری کے بہت سے نقصانات بھی ہیں تو جب گھر میں آمدنی نہ ہو تو خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی تعلیم گھر کا کرایہ علاج اور روزانے کی ضرورت پوری کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بے روزگاری کی وجہ سے غربت بڑھتی ہے غربت کے ساتھ ساتھ پریشانی اور ذہنی دباؤ بھی بڑھتا ہے تو کچھ لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں اور ہر وقت فکر میں رہتے ہیں میرے بھائی تو کبھی کبھی بے روزگاری کی وجہ سے جرم بھی برتا بر جاتا ہے تو جب لوگوں کو ہلا روزگار نہیں ملتا تو وہ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں تو اسی لیے روزگار کا ہونا صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ضرور مطلب کہ ضروری ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا اور میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ نہیں تو چلو چائے اور ناشتے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لوں جیسے جو آج کل لوگ گئے ہیں وہ اچھی چائے اور صاف ستھرے ناشتے کو بہت پسند کرتے ہیں اگر مطلب ہمیں اس چھوٹے کاروبار میں محنت اور ایمانداری سے کام کیا جائے تو اچھا منافع بھی ہو سکتا ہے بے روزگاری تو ختم ہو سکتی ہے اس سے تھوڑی بہت
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھا سوچا ہے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی جب آپ محنت کریں گے کوشش کریں گے تو کامیابی کیوں نہ ملے گی تو اس لیے ہم کو ہر روز محنت کر کرنی چاہے تو بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے مطلب کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کرنی چاہیے نئی فیکٹریاں چھوٹے کاروبار اور تجارت کو بروا دینے چاہیے تو تاکہ لوگوں کا کام مل سکے اور اسکول اور کالج میں بھی تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سکھانا سکھایا جانا چاہیے تو جیسے کمپیوٹر چلانا مطلب کہ بجلی کا کام کرنا سلائی کا کام کرنا موبائل رپیرنگ کرنا اور دوسرے مطلب کہ فین ہنر تو ہنر انسان کو خود اپنا روزگار شروع کرنے میں مدد کر دیتا ہے تو نوجوانوں کو بھی مطلب کہ محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے ہر کام کی عزت کرنی چاہیے چھوٹا کام شروع کر کے بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اگر انسان چھوٹا کام کرے گا آج چھوٹا ہے تو کل وہ بڑا بنے گا ایک دن تو محنت اور صبر مط کہ کبھی جایا نہیں جاتا تیں میرے بھائی تو آج انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی روزگار کے بہت سے نئے ذریعے پیدا ہوئے ہیں لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں لکھتے ہیں ڈیزائننگ بناتے ہیں اور اپنا چھوٹا کاروبار بھی چلاتے ہیں تو اگر ہم کوئی نیا مطلب کہ ہنر س تو ہم اپنے لیے بھی بہتر مقام پیدا کر سکتے ہیں ہے نا بھائی جان
ہاں بھ جان بالکل صحیح فروایا یہ بہت اچھا خیال ہے ہاں ویسے آپ کو پت ہے کہ جو بڑا کاروبار ہوتا ہے تو وہ ایک چھوٹے قدم سے ہی شروعات ہوتی ہے اس وق کاروبار کہ اگر مطلب تم اپنے گراہکوں کے ساتھ اچ اچھا ویوہار کرو گے برتاؤ کرو گے اور جو سامان کی اچھی کوالٹی رکھو گے تو لوگ آپ کے دکان پر بار بار آئیں گے اور مطلب جیسے آپ کی جو بکری ہوتی ہے مطلب ویسے تم نے کلی مطلب چائے اور مطلب ناشتے ھ کہ دکان کھول دی تو اس میں سمجھو کہ اگر آپ مطلب ملاوٹ نہیں کریں گے اور اچھا سامان بنائیں گے تو لوگ آپ کی دکان پر ہی آئیں گے دوسروں کو چھوڑ کر اس وجہ سے مطلب کچھ تو شروعات ہوئے گی چھوٹے
ہاں بالکل ہی کہا آپ نے بھائی جان بالکل اچھی بات کہی آپ نے تو ہمیں اپنے وقت ضائع نہیں کر کرنا چاہیے خالی وقت میں نیا مطلب کہ ہنر سیکھنا چاہے مطلب کہ کتابیں پنی چاہے اور اپنی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہے تو آج کی محنت کل کی کامیابی بن سکتی ہے میرے بھائی اگر ہم سب مل کر تعلیم ہنر اور محنت کو اپنائیں تو بے روزگاری کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے تو ہر نوجوان کو کو امید رکھنی چاہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ مطلب کہ ضرور ہے لیکن اس کا حل بھی موجود ہے تو تعلیم حاصل کرنے ہنر سیکھنے محنت کرنے اور ہر ہر مطلب کہ اور ہر حال حال روز گار کی عزت کرے ان شاء اللہ محنت کرنے والے انسان اک نہ اک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بھ جان سے ہی فرمایا آپ نے اور ویسے تو ہمیں کچھ نہیں لیکن بے روزگار تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کیوںکہ گھر والے تانے مارتے ہیں ڈیلی کہ مطلب بے روزگار بیٹھا ہے کچھ کم کا لے تو مطلب تیرے لے آگے فائدے مند ہے کیونکہ اگر ہم آگے تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے لیے یہ ہے بہت ضروری ہے کہ تھوڑے بہت پیسے ہوں گے تو ہم تعلیم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آپ کو آپ مطلب کہ آپ کو کیا لگتا ہے تعلیم سے مطلب کہ فائدہ ہے روز روزگاری میں ہم تعلیم سے روزگار حاصل کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان کیوں نہیں اگر تعلیم سے ہم کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اب تو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ گھر بیٹھے اب تو کئی ساری نوکریاں ہیں وہ گھر بیٹھے ٹھیک کر رہے ہیں کئی لوگ جیسے کہ جو ہماری کمپنییاں ہو گئی اس میں مطلب ڈاٹا انینٹری کا کام ہو گیا یا پھر نسل وغیرہ کام ہو گیا تو مطلب اگر ہم پڑھائی سے ہی مطلب کمپیوٹر کورس وغیرہ کریں گے تو سمجھ لو کہ گھر بیٹھے ہی ہم بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی باتیں کہی آپ نے تو میرے بھائی مطلب کہ آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بے روزگاری کا مطلب کہ مقابلہ صرف شخصیت سے ہی نہیں بلکہ تعلیم ہنر محنت اور اچھی سوچ سے کیا جا سکتا تو اگر ہر شخص اپنی صلاحیت کو بہتر بنائے اور ہر حال حال روزگار کی عزت کرے تو مطلب کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک دونوں ترقی کر سکتے ہیں تو بے روزگاری سے بچنے کے لیئے محنت صبر اور مشکلات کوش مک بہت ہی کوشش کرنی چاہے تو ضرور ایک دن کامیابی ملے گی اگر پہلی دفعہ کامیاب نہ ملی تو ہمت نہیں آنی چاہیے جو لوگ مطل کہ لگاتار محنت کرتے ہیں وہ ایک دن ضرور اپنی مطلب کی منزل حاصل کر لیتے ہیں تو اسی ساتھ ساتھ میرے بھائی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حا حافظ